ہیلو آواز آ رہی ہے میری ہیلو ہیلو مسی دبا پورا ہیلو اور بتاؤ کیسی ہو ہم بھی ٹھیک ہے تم بتاؤ کیسیے کیا کر رہے تھے ھمم ہیلو ہاں خیال ہوا ہے ابھی ابھی
ف ف ف ف ف ہے
کیم بتاؤ تم نے کھا لیا
ہیلو
ہاں ہیلو
ہیلو آواز آ رہی میری آپ کو
ہاں ہاں آ رہی آ رہ کہاں گھوم رہی ہو
یار روہت آج کچھ کرنے کا من ہی نہیں کر رہا بس بیٹھ کر باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے
ہاں
بولو ہیلو
وہی تو یار کبھی کبھی نہ کچھ نہ کرنے یہ سب سے اچھا کام ہوتا ہے سر شروع کرتے ہیں اپنی بکوا جبہ
یاد ہے اسکول کے دن جب ہم بنا وجہ ہنستے رہتے تھے
ہاں بھائی اور ٹیچر سوچتے تھے کہ ہم پڑھائی میں دھیان دے رہے ہیں جبکہ ہم بس سیکھے چٹیاں پاس کر رہے ہو
سچ میں وہ ٹائم واپس آ سکتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا
ٹائم تو نہیں آئے گا لیکن یادیں تو ہیں ویسے تو نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم دونوں اس سمے تھوڑے اور سیریس ہوتے تو آج کہاں
شاید کسی بڑی کمپنی میں ہوتے لیکن پھر سے مستی کہاں ملتی
صحیح کہا لائف صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں
یار ایک چائے بھی نہ ہر بار موڈ سیٹ کر دیتی ہے جیسے ہی ایک گٹ گھوٹ لیا اپنے آپ کھلنے لگتا ہے
بالکل چائے اور دوست یہ کمبینشن کبھی فیل نہیں ہوتا ویسے تم نے نوٹس کیا ہے ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں ٹائم کیسے ہو جاتا ہے
سچ میں ابھی تو لگاتار بس بیٹھے ہیں اور دیکھو دو گھنٹے کب نکل گئے پت ہی نہیں چلا
ہاں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی خاص ٹاپک پر بات بھی نہیں کرتے بس جو من میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں
یہی تو اصلی دوستی ہے بھائی جہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کیا بولنا ہے
صح ہی رک رہے ہیں ویسے ایک بات پتا ایک بات بتا اگر تجھے اچانک سے بہت سارے پیسے مل جائیں ہیں تو تو کیا کرے گا
ہم سب سے پہلے تو ایک لمبی ٹرپ پر نکل جائیں گے پہاڑوں میں کہیں جہاں نیٹورک بھی نہ ہو بس شانتی اور سکون ہو
اور میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا اکیلے تو بور ہو جائے گا
ہاں یہ تو ہے تیرے بنا ٹرپ ادھوری ہی لگے گی
ہوں دیکھ سورج بھی ڈٹھل رہا ہے یار یہ شام کا ٹائم مجھے بہت پسند ہے
مجھے بھی اس میں ایک الگ ہی شانتی ہوتی ہے جیسے دن بھر کی بھگ دوڑ کے بعد سب کچھ دھیرے دھیرے شانت ہو رہا ہے
کبھی کبھی لگتا ہے لائف بھی ایسے ہی ہے صبح کی طرح شروعات دوپہر کی طرح بھاگواؤ اور شام کی طرح ٹھہراؤ
اور رات ریت سوچنے اور خود کو سمجھنے کا وقت
تو بج کافی ف فلاسفیکل ہو رہا ہے
تیرے ساتھ بیٹھ کر ایسے ہی خیال آ جاتے ہیں
سر تھوڑا ٹہلتے ہیں بیٹھے بیٹھے بوریت ہونے لگی ہے
ہاں چل ویسے بھی اتنی دیر بیٹھنے کے بعد تھوڑا موو کرنا چاہیے
یار پہلے سوچا ہے کہ ہم دونوں دس سال بعد پسے ہوں گے
شاید تب بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے بس بال تھوڑے کم ہو جائیں گے
اور ذمہ داری
یار سچ بتاؤں آج کا دن کافی اچھا تھا بنا کسی پلان کہ بھی اتنا مزہ آ سکتا ہے یہ بھول ہی گیا تھا
ہاں بھائی کبھی کبھی سب سے اچھی باتیں وہی ہوتی ہیں جو بلان نہیں ہوتا بس دم سے ہو ہیں
اور بتا تو نے کیا کرنی چاہیے پلاننگ کی ہے آگے کی
ہوں میں سوچ رہا ہوں میں اپنا یہام کال لوں گا اس کے بعد کہیں دیکھیں گے جاب وااب
ہماری دوستی کب تک ایسے ہی رہے گی
ہ جب تک ہمارے بال تھھکے ہو تھ جی جب ہم پڑ ہو تو مر جائیں گے نا تب
اور تیرا شادی آادی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہےا
اب بھی ہ ہاں سادی سے ایکچولی تھوڑا سا ڈر گئے دوستوں جو جن لوگوں شادی ہوئی ہے نا ان سے پوچھو اور وہ لوگ جب بتاتے ہیں تو پھر یہی سوچتے کہ بس نہ ہی کرے تو اچھی بات ہے اچھا ہو جلد بازی نہیں
صحیح کہا یار آج آج کل جس کا سب کا کیس سننے کو ملتا ہے آج کل تو
ہ اور تو بتا ت نے کیسے کیا کرنے میں
ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہے شادی ادی کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہے ابھی تو بس پڑھ رہی ہوں
اور لائف کے بارے میں کیا سوچا آئی کیا
اچاں لائف کے بارے میں بس چل رہی ہے لائف کوچنگ سے گھر گھر سے کوچنگ بس
ہاں اور گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا تو ممی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے آپ تیرے گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بتاؤ کھانا وانا بنانا سیکھا ہاں
ہاں تھوڑا تھوڑا سیکھ لیا
تھوڑا تھوڑا مطلب ابھی تول پیکھا نہیں ہے وہ تو پہلے بھی تو میں تھوڑا ہی تھوڑا آتا تھا تو کھانا وانا ہو گیا کبھی نہ کبھی کیا سیکھنا تو پڑے گا ہی
ہوں وہ تو کرنا ہی پڑے گا
ہاں
اور تیرا کھانا نہ ہو گیا
ہاں جس کھانا وانا کھایا تھا تو اس کے بعد بیٹھے سوچا تم کو فون کر لے
اچھا
ہ پر تمہارا ہی کال آ گیا ہاں گھر پہ سب ٹھیک ہے
تو کرنے جاتا ہے ہر بار پر کر نہیں پاتا ہے میرے تک پہنچ سمج نہیں پاتا ہے کال ہے نا
ہاں
راستے میں رہ جاتا ہے تیرا کون ہر بار
ہوں
ہے نا
ایسا نہیں
چل اچھا ٹھیک پھر اب رکھتے ہیں ہی
ادا